السلام علیکم
ہلو
وہ سو بلی ت
وعلیکم السلامم جی شکرہ رے آاز سے
ایک س نہیں میں آپ کو آ رہی ہے میری آواز ہیلو ٹیک سیک
کافی زیادہ
یہ تو آپ لکھ رکھو
ہاں جی بھائی ا جان آپ جی شکر میں نے
ہلو ہلو ہلو ہ ہلو ہل ہ ہ ا تو دیکھیے جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ دیکھیے جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جو ہمارے دیش میں ہے کتے بہت بڑھ گئے ہیں جو یہ کو ت سے آپ کو پتہ ہے بہت سارے نقصانات ابھی اٹھانے پڑتے ہیں کبھی کبھار
جی بالکل
تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جگہ پہ آپ کو سننے کو ملے گا کہ ایسے ہو گیا کتے کاٹا کسی کو تو اس کو ریبیز ہو گیا بہت ساری پرابلمس ہوتی ہیں کی با جے
جی بالکل
تو مجھے کسی تو مجھے لگتا ہے کسی حد تک کہ ہمیں جو یہ کتے ہیں ا ان کی پاپولیشن کم ہونی چاہیے
جی بالکل صحیح ہے ہ جو آپ نے کہا کہ کتے کافی زیادہ بڑھ گئے ہیں اور ان کی وجہ سے یہ ہے کہ جو ہے کہ کافی جو کبھی کبھار ہمیں ان سان پیش آتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ جو ہے کچھ جو کتے ہوتے ہیں ان کو جو الرجی الرجی ہو جاتی ہے کتوں کی وجہ سے لوگوں کو الرجی ہو جاتی ہے
بالکل بالکل
مجھے اور جو کہ ہے کہ یہ اگر ہم دیکھیں کہ یہ بھی نہیں کہیں گے کہ کتوں کی وجہ سے یہاں پہ یہ کیا بولتے ہیں اس کو بیماری پھیل گئی ہے کسی حد تک پھیلی بھی ہے لیکن کسی حد تک جو ہے تو ہماری جو دی دیش ہے ہمارا جو شہر ہے جو ہم باہر اگر ہم دیکھے کھانا کھا کھانا کو جو بچ جاتا ہے ہمیں تو وہ بھی وہ خادہ کھاتے ہیں وغیرہ جو بھی ہمیں گھر سے ایکسٹرا جو بھی چیزیں ہوتی ہیں جو کھانے کے لائق نہیں ہو جاتی ہیں تو وہ کتے کا غذا بن جاتا ہے
بالکل بالکل
اور اگر ہم دیکھیں کہ جو کتا ہے اس کے جو فائدے بھی بہت سارے ہیں کیونکہ یہ جو اگر ہم دیکھے کافی لائل ہوتا ہے اپنے مالک
بالکل بالکل بہت بالکل اچھی
ہ جو ہے کہ اگر ہم دیکھیں ہمارے جو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں ہمارے گھروں کے باہر یا تو کہ ہمارے جو ہماری فوجیں ہیں ان کے پاس بھی کتا ہوتا ہے کیونکہ یہ کافی جو ہے کہ سمجھدار ہے اور کافی عقل مند جو جانور ہے یہ تو ہمارے گھروں کو بھی پروٹیکٹ کرتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جو بھی جانور ہے اگر ہم کتا دیکھیں بلی دیکھیں تو ہمارے اکیلے پن کو کہیں نہ کہیں یہ بگا دیتا ہے دور کر دیتا ہے اور جب ہم دیکھیں کہ جو ہمارا اسٹریس ہے وہ بھی ریڈیو ہو جاتا اور کافی جو عقل مند جانور ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ جو کتا کتے ہوتے ہیں ان کو جو سکھانا کافی آسان ہو جاتا ہے اگر ہم ان کو کچھ سکھا ہیں ٹرینڈ کرتے ہیں تو کافی زیادہ جلدی آسانی سے یہ ہیں کہ سمجھ جاتے ہیں اور ہماری جو پلیس ہے اگر ہم دیکھیں تو ان کے لیے بھی یہ کافی زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے مفید
بالکل
ان کی جو یہ کاموں ہے یہ مدد کرتا ہے اگر ہم دیک ج کوئی چیز اگر اور ریسکی اس آپریشن کے لیے بھی اگر ہم دیکھیں کہ جو ک ت ہند ڈاگ سے ان کو بلایا جاتا ہے کیونکہ وہ کافی ہیلپ فل ہوتے ہیں اور جو ان کی اگر ہم دیکھیں ان کی سونگنے کی جو شختی ہیں کافی زیادہ اسٹرانگ مضبوط ہوتی ہیں اسٹرانگ ہوتی ہے اور یہ مجھے لگتا ہے کافی پیار کرتے ہیں اپنے مالک سے تو اور ہم ہمارے جو اگر ہم دیکھے کافی اچھی اچھی جو کتوں کی نسلیں بھی ہیں
مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بھی تھوڑا ایکسپیرئنس ہے ان کا آپ ا آپ نے بھی کبھی پالا ہے
نہیں ہمارے جو ہے کہ اگر ہم دیکھیں ہمارے اسلام میں تو نہیں ہے لیکن نالج مل جا ہے کیونکہ جو انسان پڑھتا ہے تو اسی اس چیز کی وجہ سے ہمیں نالج ملتی ہے
مجھے لگتا ہے کہ آپ کا کوئی فرینڈ تھا جو باہر کا تھا
آپ کا کوئی فری تھا جو باہر کا تھا اس پاس
آپ کے ساتھ ہی ہوتا تھا وہ وہ آپ کا فرینڈ تھا شاید
آبا پرو تھاتا ج جی نہیں بالکل ایسا ایسا نہیں ہے تو جو بھی آج کل جو ہے کہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے آج کل جو نالج ہے انسان کو چاہیے کہ ہر چیز کی نالج رکھے اور اگر ہم دیکھیں کیونکہ جو آپ نے کہا ریبیز کے بارے میں تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان کو ٹائم پہ جو ویکسینیشن ہے وہ کرنی چاہیے تاکہ اگر یہ کسی چیز کو کسی بندے کو کاٹے یا ہم کبھی کبھار ہمیں کبھی کبھار جو خروچ تھے تھے کبھی ناخن دے دیتا ہے تو اس وجہ سے ہمیں کوئی انفیکشن نہ ہو الرجی سے ہم بچے
آپ نے اتنا سب بولا کہ اتنے فائدے بولے آپ کو یہ بھی پت ہوگا کہ دنیا میں ان کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کی ج جات
تو آج شام کو جی نہیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ جان جاتی ہے کیونکہ دیکھیے یہ ہمارے اپنے تک ہیں
اس کی وجہ سے ریبز پھیلتے ہیں تو اس ریبز کی وجہ سے پھر پیشنٹ پانی نہیں پی پاتا وہ پانی سے ڈرتا ہے تو اس کی وجہ سے بہت سارے ا سار ہے
جو ریکور نہیں ہوتے اس بیماری سے تو وہ اپنے اب کو جان ہے وہ گوار اٹھ سا
تو آپ نے اتنا سب مجھے مجھ بولا تو مجھے بہت اچھا لگا آپ سے بات کرتے تو امید ہے آگے بھی آپ کے ساتھ بات ہوگی تو آپ میں